ہیلو ہاں جی بولیے ہاں بولبے ہیلو
بی
بول تو رہے ہیں کیا ہیلو
کلنے سے ہو جائے گا آواز نہیں آرہی تھوڑی سی
کتا ہوا نہیں ہے نہ
ہیلو
ہاں بولیے السلام علیکم
السلام رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے
اور سنائے
اچھا ٹھیک ہے کہہ رہا ہیں
کھانا پینا ہوگیا
ہاں کھا پی لیے
ہاں لیٹ اٹھے ہے
وہ لائٹ کٹ گئی تھے پہ چھت پہ آںی اس کے بعد آگیا یا لائٹ
ارے مت کرئیے لائٹ بڑی پریشان کر رہا ہے کھانے بیٹھو اس لائٹ کٹ گئی گرمی لگنے لگے تو ہوا چل ہوا چل نہیں رہی ہے بہت پریشان ہو رہے آدمی نٹک ورک کٹ جا رہی ہے بارش نہیں نہ ہوا ہے آج ایک دم چاروں طرف آسمان پہ بادل ہے ہوا چل نہیں رہی ہے پورا عمر سے ایک دم بہت پریشان ہو گیا
ہاں ہاں ادھر بھی وہی ہے
لائٹ رہتا ہے ادھر
نہیں ات ح ک ر کےرف سے لائٹ رہتا
ہاں نہیں بہت دیکت ہے روشنی کا چاہے مطلب
امم
ما شاء اللہ بہار میں بہت لائٹ پدشن کا
امم
جب ضرورت پڑتا ہے تو لائٹ غائب ہو جاتی ہے ہے نا اکثر دیکھے ہوں گے کہ ہمارا مہمان جس دن آ جائیں اس دن دیکھیے لائٹ بتی کا کیا ہاتھ پہ جاتا ہے
تو بارش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ترنت لائٹ کٹ گئی
بہار میں ایک دقت ہے اسی وجہ سے لوگ شہر میں جانا پسند کررہے ہے شہر میں کیا ہے کہ لائٹ کا کوئی پرابلم نہیں ٹایم ٹو ٹائم کھانا ہے بارش ہو سر میں پھر ٹرانس فوڈ مل جاتا ہے بازار کرنا ہے کہیں جانا ہے ہے کہ نہیں
ہاں تو ہے مگر ادھر کا لائٹ تار کا کوبھر الگ ہوتا ہے نا
بازار قریب ہے سب دوست ہے جب مارکیٹ جانا ہے ٹرانسپ فوڈ فیسلٹی ہے تب تو مان لیجے جانا ہے تو دو گھنٹہ بیٹھیے کہیں آٹو وغیرہ ملا تو ملا نا تھا انتظار میں بیٹھے رہیے ایمرجنسی میں میں نے اگر ضرورت پے جلدی پہنچنا ہو کہیں نہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا کہ وجہ یہی ہے کہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی شہروں میں ہی جائیں رہیں ووستھا اچھا ہے سب چیز کی سہولیت ہے ہے نا
ہوتا ہے یہ
باقی بھاںی ہم لوگ گرمی میں پریشان ہیں یہ
ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ شہر میں سیٹل ہو جاتے ہیں
لائٹ اٹھا ہے ابھی آپ کے بارے میں
ہاں لائٹ آگںی
بیٹا گئے
تھی
اور بتاو کچھ کھانا پینا ہو گیا تو کیا کھانا پینا ہوا
ہاں کھانا پینے تو ہو گیا سونے کا ٹائم ہوا ڈراما ہو گیا لائٹ بند
لائٹ آ رہی ہے کٹ جا رہی ہے نا
ہوں اپ ڈ ہم کر اور آپ لوگ کھا پی لیے ہیلو
امم
جی بولیے
میں گے
ہاں سنائیے کھا پی لیے آپ لوگ
ہاں کھانا کھا لیا کھانے کھانے بیٹھے تھے تو لائٹ کٹ گئی تھی لائٹ کٹ جاتی ہے تو تھوڑا سا انفٹ لگتا ہے ہے نا لائٹ میں مان لیجیے تھوڑا سا اور ہوا چلتا ہے پنکھا چلتا ہے تو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو ریلیکس آدمی ہوتا ہے وہ کھانا پینا سکون سے کھا پاتا ہے لائٹ کٹ گئی تو یہ گرمی یہ رات پریشان تھوڑا سا ا انفٹ تھوڑا سا نہیں لگتا ہے انفٹ ہو جاتا ہے کھانے پینے میں تھوڑا سا اتنا اچھا من نہیں لگتا ہے جتنا اچھا من لگتا ہے لائٹ رہتی ہے ہوا چل رہا پنکھا چالو ہے
انوائٹر نہیں ہے کیا آپ کے گھر
نہیں انورٹر نہیں ہے تو نہیں لگا انورٹر لگنے میں پیسہ لگتا ہے نا
ہوں ہوں
پر لگا کے رکھے ہیں
اچھا کہاں پہ چھت پہ
بہت جگہ دیکھنے کو ملتا ہے سولہ دن کے لیے ہی ہے
ہوں لگائے ہیں اپنے گھر
نہیں
لگ وا
دن بھر رہتے کیا دن بھر کام دھام ادھر ادھر
تو فیملی ہے نا جی یہ
فیملی ہے تو لائف تو آگے کٹتی ہے کبھی کبھی کاٹتی ہے وہی نہ کہے دقت ہو جاتا ہے فیملی ہے تو کتنا کے لیے کتنا ویوستھا کرے گا فیملی میں سب کچھ
پا کماتے کس لیے ہے فیملی کے لیے نہ
سب کچھ سب کے لیے پورا نہیں ہو پاتا ہے چلیے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہے کوشش ہمیں ہے وہ بھی کام ہو جائے
ہم ا بھی بہت کچھ ادھورا ہی ہے
ہاں
اور بتائیں
بتا تو دیے کی یہ کہ بہت دقت ہے ادھر رات میں لائٹ وائٹ کا بتیاں میں لائٹیں کا دکھتے ہوتا ہے زیادہ تو بچے ہیں سب چلانے لگتا ہے گرمی میں مچھر کیڑا الگے پریشان کردیتے ہے
برسات کا موسم ہے نا کیڑا آئے گا ہی اور جتنا سر برائے کھا لیجیے بہتر ہے
ہاں اب قیاس ہم دیہات میں ہیں ساتھو بجے کھانا مل گیا تو کھا پی کے ریڈی انتظار تھوڑے کرنا ہے کہ بارہ بجے گیارہ بجے
پلیٹ میں چلا جائے گا
ہاں
کہ یہ نا کھانا کے ساتھ پیٹ میں بھی چلا جائے گا
نہ ہی ایسا تو نہیں ہونا
تو جا کر باہر نکلنے کے لیے کوشش بھی کرے گا
بارش اج تو کہاں اتنا بارش ہوا ہی نہیں موسم ایسے ہی گرمی میں ہی رہ گیا گرم گرم لگا کہ بارش ہوگی بارش ہوگی لیکن کہاں ہوا ہے ن ادھر تو نہیں بارش ہوی اج تج موسم اج تھوڑا سا رہا بادل کا ہی کلاڈلی موسم تھا
جا
اسمان میں بادل تھے کچھ ایسا ابھی تو ہلکا ہلکا چاند ہیں تارے سب آسمان میں نکل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان صاف ہے ادھر
سیددے تو بال چھ ہے کالا کیا ہے
کہاں آپ لوگرییا میں
جی
ہو سکتا ہے رات میں بارش ہوگی تب
ہوں
ہے نا
ہاں ہو سکتا ہے ہو تو نہیں رہا ہے
بہت جگہ بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے پانی موسم کا کیا ہوگا موسم بدل جا رہا ہیں دس دس منٹ کچھ
یہاں انسانے بدل جا رہے ہیں تو اٹامالس میں ہے
اچانک موسم ایسا آتا ہے لگتا ہے کہ ایک دم بارش ہوگی برس جائے گا اور دس منٹ کے بعد ترت چینج ہو جاتا ہے
ہوں
کیا کہیں کل کل بارش ہوئی تھی نا مت پئی یہ تو ہم لوگ کا جو راستہ ہے گھر آنے کا اور راستہ ایسا ہے کہ بارش کا پانی پورا کا پورا جم جاتا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناؤ چھوٹی سی لگا کر پار کرے پیر پورا ڈوب جاتا ہے اس میں پھر بارش ختم ہو جائےگی بارش ختم ہو جاتی ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ کے بعد کلیئر ہوتا ہے تو ہم لوگ کو گھر آستے آنے جانے کا راستہ منے کلیئر ہوگا ہمنہ برسات میں بہت دقت ہو جاتا ہے ج کیا آتے ہیں راستہ کمپلیٹ نہیں ہے راستہ کمپلیٹ نہیں ہے ہم لوگ کا ابھی کیا ہوا نا کہ ڈھلائی جو ہوا نا تو ڈھلائی میں ڈاؤن کر دیا ہے جس کے چلتے پانی جو ہے نا نہیں نکل رہا تھا ادھر ہی رہ جائے گا
یعنی کہ روڈ کا پانی بھی چل جا رہا ہے نیچے
روڈ کا پانی آ جا رہا ہے گلی میں
ہاں وہی گلی میں
لیکن گلی کا پانی روڈ پہ نہیں جا پا رہا
کس کہاں رہ جا رہا ہے
جاتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بارش میں تو برسات کے چلتے تو اس لیے ہم لوگ تو گاڑی واڑی جو ہے سب ادھر ہی باہر ہی رکھتے ہیں کب بارش ہوگی پتہ نہیں پانی میں ہی رہنا پڑتا
تو مل کر سب بنوائیے
صبح اٹھیں گے اپنا تیاری کریں گے نکل جاتے ہیں اپنا میں بچوں کے بیچ ادھر سے نا دن بھر تو ادھر ہی رہنا پڑتا ہے تو ہاں
اسکول اچھا سا چل رہا ہے
اسکول میں چلانا پڑتا ہے نا چلے گا تھوڑی وہ
پروگریس کر رہا ہے نا
آپ سب کچھ آئیں ہیں
ہوں